ان وہ
السلام علیکم وعلیکم
وعلیکم السلام ٹھیک س ٹھیک
شکر
گر پہ سب ٹھیک شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے شکر
کیا کر رہے ہو؟
بس جی ویٹ کر رہے تھے
چاہشے بھی
چ چ ہاں چائے پی آپ نے پی
نہ
کیوں
مجھے بوھ زیادہ پینت
کیوں کیا ہووگا
کلگر گئی نا پھر سے
ش تمہاری دماغ آ تھا
اچانک سے پت نہیں کیا ہو گیا کل سے بہت زیادہ پین ہے
اب کس میں لگی ہے
اسی میں پھر سے کل سے اتنی سو لنگ ہے ہیں کیا کیا بتاؤں
کہاں کام کریں
تیری قسم پتہ نہیں کیا ہوگیا کل سے؟
تم لوگوں کو کرنا تھا کام وہاں سے ہی نکلنا تھا پراپرٹی بیچنی تھی وہاں پراپرٹی بیچنی تھی سارا تو وہاں سے نکلو ہو تو نہیں س سارے ریڈی میڈ گھر بنتے ہیں
اچھا پیسہ نہ ہی ہے
تو اس میں نہیں پیسے لگانے ہیں وہاں پہ اس میں نہیں میں نے تو اس میں نہیں پیسے لگانے ہیں وہاں پہ جو نیا گھر بنے گا وہ کتنے بنے گا
توتنے کا بنے گیا اور پیسے تو ہونے چاہے
ی تو بہت ہے نا
یہاں کھانا کھانے کے لیئے پیسے نہیں ہیں
کھانا مت کاؤ پانی پیو
ہوں وہی تو میں کرتی ہوں
ہوں
کھانا کھاتی رہتی ہوں ویسے بھی
بچا سب بچ پہچا رہے ہو سب پچا رہے ہو چلو اچھا ضرورت ہی لگے گا مجھے ہی ضرورت لگے گا
کتاب
تم بچاؤ ضرورت مجھے لگے
اچھا وہ تو ہے یہ پہلے جیسا ٹائم نہیں رہا
ہوں
ان کا یہ پہلے جیسا ٹائم نہیں رہا
کیوں
بہت چینجز آ گئے ہیں نا
کیا چینج تھا آ گئی
بہت ساری
مثال کے طور پہ
مثال کے طور پہ آپ خود ہی دیکھ نہ
کیا
توی ہے آپ خود ہی جب دھیان دو گے نا
مجھے سمجھ نہیں ہو تو
ہے
پل بھی وہی تھا جوہج
ہ
سج یہ جو پہلے تھا وہ لوگوں کا نظریہ بدل گیا
لوگ بدل گئے
نہیں لوگوں کی بیا نظریہ بدل گیا نظر پ نظرییا بدل گیا
ہوں یہ کون لوگ بتاتے
میں نے کہا لوگوں کا نظریہ بدل گیا میں تو آپ ہی بتاؤں نا جو بول رہے تھے
ہوں
ہ میں سوچا تھا کل میں کال کروں
ہاں
پتا نہیں، نیند آئی یا نہیں۔ جلدی آتی ہے جیسے ہی آتی ہے تو
د ہوٹا
دوائی کا اثر ہوتا ہے ہاں وہ تو ہے وہ تو ہوں
نہیں کانڈ مت کھولو ریسٹ کرو پہلے ٹھیک ہو جاؤ اچھے سے
ٹھیک تو ہونا ہے لیکن کہنا کل میں مطلب پھر سے کیا بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا ہو گیا ایسے
کتنے بجے لگی
اتنی سولنگ ہے پیر میں آج اور شام کے ٹائم
دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے شام کو تو وہ میرے ساتھ ہر بات کرتی تھی۔ اھ
ا شام کو نہ کھان کھانے کے بعد
او سونے کے ٹائم اب لگی کس میں پیر میں گھٹنے میں
نہیں میں پھر سے
دماغ کی کمی
نہ ایکچولی پتہ کیا میں نہ میں بیٹھی تھی مطلب میں ایسے ہی بیٹ رہی تھی مجھے دھیان ہی نہیں رہا میں نے تھوڑی ٹرم کی تھی یہ ٹانگ جب میں اٹھی نا میں اتنا چلائی اتنا پین فلتا اتنا مجھے پین ہو رہا تھا آ ص ہے تو ٹھیک نہیں ہے کسم سے جتنا میں دھیان رکھتی ہوں اتنا یہ ہو جاتا ہے
وہتا نہیں ہے تمہارا پتتا نہیں کہاں کیا دماغ میں چل رہا ہوتا ط تو وہی
زیادہ دماغ بزی ہووتا ہیں
ہ ہوں
کیا کروں اس کل کیا کروں یہ کیا کروں وہ کیا کروں
پیسہ بولے پیسہ
پیسہ
پیسا بولے پیسہ
نہیں ایکچولی جب انسان کو ساری ذمہ داریاں خود پہ ہی ہوتی ہیں پھر ہو جاتا ہے خود کا بو
خود کی تو ہالت ہی خراب ہے پوش مت میں آج جل گیاہو بڑا پرٹ مطلب آفس سے لے کر جہانگیر چوک تک سیدھا نا مطلب
دھوپ دھوپ سی دھوپ
سن برن ہو ہو بچیا ر اتنے بڑے داغ پڑے
ہوں آب کس کو دکھانا ہے آنٹی نے تو پسند کر ہی دیا ہے تو
جان میری
کو
اور اور اور اور
نام نہیں
ہ رو آارو
آنٹی نے پسند کیا ہے جتنا ان مطلب یہ کرتا تھا نا آپ کوئی پسند نہیں کرنا چاہیے لیکن آخر میں بازی مار ہی دي اس نے نہیںئی بئی آخر کرار جی توسی کی ہو گئی ہے کہ نہیں
اے مجھے بتانا یہ لون کہاں سے اٹھائے پھر سے کون سے ایپ سے لون اٹھے گا اچھے سے
مجھے نہیں پتا وہ سب وہ سب کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو بول رہی ہوں چیر کا تو
چیری کہاں سے کرو چیری
ہ کیوں اسے تو اچھا ہے اس میں بھی آپ کو پیسے بھرنے ہیں اس میں بھی پیسے بھرنے
بٹنے ہیں مگر اس میں اس میں پہلے ہی پیسے ملیں گے وہ یوز کر پائے گا انسان پھر مہینے کے بعد بھرنے تھے چیر میں کرنا ہے نا وٹ
آپ کو کیوں ضرورت ہے؟
مجھے ضرورت ہے مجھے قرض ہے وہ
آپ کو وہاں آ کے کہال جا ہے آپ نے کیا کیا اتنا جو آپ کو قبضہ ہے
ڈیڈی کو دیا تھا نا وہڑی پیز میں مارا گیا ن کو بولتی بولتی اس کو دینا تھا بندے کو نہیں بندے کو کو دینا تھا
اچھا اھ
مکان وز یہ نا مکان بنات تو ائم لون لیا تو سے قرضہ لیا تھا اسی کو دینا تھا
کون سا مکان
ارے یہ نا جب اسٹوری بنئی اوپر
اسٹرم تو آپ نے خود ہی کیا
نہیں چھت چھت کے ٹائم میں چھت اس نے د ین
ت چب آپ نے خود کیا مجھے مقبوف
ارے تیری توسم تیری قسم چھت نہیں دینا تھا اوپر کیا ہو گیا تین نہیں دینا تھا
ہاں
تو
اچھا ٹھیک ہے
ٹین لانا تھا پھر اوپر سے پلائی دینا تھا پھر وہ نیچے سے پلائی پتہ نہیں کیا آتا اس سے بہتر تھا سلیب بھی ڈالنا
آپ کو جو میں نے اسی ٹائم بولا تھا سلیٹ پھر ڈالو اوپر سے پھر ٹائیرس رکھو آنچ کو نہیں چھت مارتا ہے اوپر سے ٹین دیتا ہے
ہ ہو گیا تو ہو گیا
انسان کو نہ کام کرنے سے پہلے ہی دماغ لڑانا ہوتا ہے مجھے کیا اچھا لگے گا کیا ٹھیک لگے گا ایک ت
ہوں
ج قدمہ آنٹی نے کڑا بھی کیا تھا تو
رہ نہیں
اور تمجے ہمے کچھ دنوں میں ہو گے جب وہاں گئے تھے راج باگ وہیں پہ
کہاں راج باغ
جب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے وہیں پہ آپ نے اس کو یہ بولا تھا اچ جو وہاں کال آئی تھی
ارے کیا ہو گیا بت نہیںے کی میں ممی کی کسم کھا کر ب تو م مطلب مجھے مما سے زیادہ نہیں ہے کچھ ویسا سین ہی نہیں میں نے توا سمجھ سے ب وہ وہاں کیا تھا تو تمہ یہ برا لگا ہے
وہاں جب کال آئی تھی پھر آپ کو غسا آیا تھا میری کزن فون کر رہی ہے میری کزن فون کر رہی ہے آ نے کیوں کاٹا لیکن نام تو یہی چڑھا تھا نا
نہیں نہیں بولو بولو بولو کومنٹ میں بولو نا کومنٹس میں بولو نا مجے آج
ہ جو نا یہی ہے جو کارڈ پہ تھا
کسم سے اگر نہیں تھا اللہ کی کا ممی کی قسم نہیں تھا
قسم بھی سوچ سمھ
مامے کی کر سم مامے کی ممی کی کسل نہیں